ہیلو
ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم السلام سب خیریت سے ہیں؟
انشاءاللہ سب خیریت ہے جی اور۔ کیا چل رہا تھا؟ کیا کر رہے تھے؟
کچھ نہیں ہے موبائلز کے بارے میں تھوڑا دیکھ رہا تھا اس کے۔۔
تھوڑا تیز بولیں گے۔
جی کچھ نہیں موبائل کے بارے میں دیکھ رہا تھا میں کہ موبائلز کا جو چل رہا ہے نا اس کا دور۔
ہممم
میں بچے ایڈٹ ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ بندہ بھی اس طرح سے اس کا مس یوز بھی کیا جا رہا ہے تو کہیں اس کو اپنے فائدے کے لیے بھی کر رہے ہیں کئی نقصان کے لیے کر رہے ہیں بچ گئی یا نہیں اس میں
۔۔ ہاں
فائدے والے کو تو پتہ ہے کہ میں اس چیز سے فائدہ لے رہا ہوں موبائل سے مطلب کچھ بھی آن لائن دیکھ کے یا انٹرنیٹ چلا کے۔ کسی سے بھی لیکن نقصان والے کو۔ ذرا سی خبر نہیں ہے کہ میں۔۔ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں۔ اس کو بس اچھا لگ رہا ہے کہ بس۔ میں موبائل چلا رہا ہوں جن بھر ویسٹ ہو جاتا ہوں تو میرا وقت نکل۔۔ وقت نکل جاتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔۔
بلکل۔۔۔ انشاءاللہ وہی ہم کہہ رہے ہیں۔۔ جی ہمیں فون کو۔۔۔ تو اپنے ساودانی کے ساتھ ہی تو رکھنا چاہیے ساودانی کے ساتھ۔۔۔
ہاں بے شک اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں۔۔
ہم سارا دن فون ہی چلاتے جائیں گے چلاتے جائیں گے تو اس سے انکھوں کو بھی نقصان ملے گا شریر۔۔ کو ابھی نقصان ملے گا ہمیں جب جب ضرورت ہو اور جب جب ضرورت ہو ہمیں۔۔ جب بھی فون کا استعمال کرنا چاہیے فون کے بڑے سارے استعمال ہونے۔۔ بڑے سارے فائدے بھی ہیں ہمیں کہیں جانا ہو تو اس سے پہلے ہم فون میں بکنگ کر لیتے ہیں۔۔ کچھ کھانا بنانا ہو تو ہم۔۔ فون میں سے دیکھ لیتے ہیں۔۔ کچھ بھی ہمیں نہیں سمجھ ا رہا ہو تو ہم فون کی مدد سے ساری چیزیں۔۔ سمجھ لیتے ہیں۔۔ کیسی چیز کیسے ہوگی کیا ہوگی ہمیں کچھ پڑھنا ہو لکھنا ہو بچے کا سارا اسکول کا کام کرانا ہو ہم اسکول فون کے مدد سے سب کر لیتے ہیں۔۔۔
جی انشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے بٹ۔۔ مطلب جیسے آپ چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ کہ بھائی میرا وقت زیادہ نہ ہو تو میں اس سے فٹافٹ ترنت کام کر لوں تو آپ اس کو ٹھیک استعمال کر رہ۔۔ لیکن جو بچے ہیں۔۔
دیکھو ضائع ہوتا ہے فون کے ساتھ وقت پورا لگتا۔۔۔ تا ہی ہے۔۔ ضائع پورا ہوئے گا ہی ہوئے گا۔۔ ہوگا لیکن وہی ہے اگر اسی کو سمے میں بچت کے انوسار ہی یوز کرے کم سمے میں تھوڑی ہی انفارمیشن ضرورت سے لے کے ہم اپنا بچاؤ بھی کر سکتے ہیں اپنے آنکھوں کا بھی اپنے سمئے کا بھی بچاؤ
جی جی انشاء اللہ اس پہ ایسی بھی چیزیں ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو جی جی اس کو اگر صحیح طریقے سے یوز ل نا تو بہت اچھا ہے بہت فاسٹ ورک کرتا ہے جسے جو بھی چیز کی نالج نہیں ہے وہ اس میں ترنت آ جاتی ہے لیکن اگر غلط نیوز کے لیے لیتے ہیں تو یہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے اپنی آکھ روشنی کا ر رتا ہے اور اپنے سری
وہی تو وقت و ائر کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ساری اور بھی چیزوں کو نقصان دیتا ہے لیکن فائدے بھی فائدے بھی بہت ہی دیتا ہے ہماری ہر جگہ مدد کرتا کہیں ہم کھو جائیں کچھ ہو جائے تو آج کل دیکھو فونوں میں لوکیشن آ جاتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز کہاں ہے کہاں تو فون کے ذریعے ہم پہلے ہمیں مل جاتی ہے پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کوئی چیز کھو بھی جاتی تو کہاں ہی ملتی تھی اب آج کے سمے میں دیکھو ساری چیزیں فون کے دوارا سب مل ہی جاتی ٹھیک ہے
بے شک مل جاتی ہے نا اس میں بے شک بالکل آپ کی رائے بہت اچھی ہے ا بھی اچھا ہے ان شاء اللہ کہ جیسے لوگ کے ن ہے اس میں تو لوکیشن آپ ٹریک کر سکتے ہو کہ میرا کوئی بھی جیسے اپنا گھر والا ہو یا رشتے دار ہو یا کوئی بھی کہ کہاں ہے
ہ ہم نے ایک بار اپنے مشوب کا بھی پتا ہم نے اپنے ایک بار ان کا پتہ کیا تھا شوہر کا کہ کہاں ہے تو ہمیں پتاہ چل گیا تھا مطلب اصلی جانکاری دیتا ہے فون بالکل صحیح جانکاری دیتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ غلط جگہ کا پتئے گا بالکل
نہیں نہیں بے شک بالکل رائٹ بتائے گا صحیح بتائے گا اس میں کوئی شک یہ مگر کئی مکروں اس کو غلط یوز میں لیتی ہے نا
ہاں وہ تو بالکل کو نقصان ہے بےحد بےحد کر کے نقصان ہے اس کا کیونکہ ہم کچھ سوچ بھی نہیں پائیں گے ایسا نقصان ہو جاتا ہے اب وہی ہے یہی بات ہے کہ اگر ہمیں اب دیکھو ٹی وی بھی فون کے مادھیم سے جڑ گیا آج کل کے یہ ٹی وی بھی فون کے دوارا ہی چل رہے ہیں دیکھیے
بے شک بے شک پہلے کے ٹائم میں اپن جیسے چھتری وغیرہ یہ لگواتے تھے اب اس کی ضرورت نہیں جی وہ ڈائرٹ وائی فائی لگاؤ آپ
ہاں ہ انشاء اللہ وہی مطلب خوش ہے بےحد پرسن ہوتے ہیں وہ لوگ نا جن کو ایسی سویدھا مطلب آج کے ٹائم سمے میں سب چیزیں یہ چیزیں فون کے دوارا مل رہی ہیں کوئی مطلب ٹینشن نہیں رہا آج کے سمے میں نہ زیادہ جیسے پہلے کے لوگوں کو ٹینشن لینا پڑتا تھا تو اب نہیں ہے اب پہلے کے لوگ ٹی وی میں ریچارج وغیرہ پیسے لگاتے تھے چالو کرنے کے لیے پیسے دیتے تھے اب یہ ہے ایک ہی فون میں چلا لو تو ٹی وی بھی چل جائے گا
بے شک یہ فون کوئی ٹیلی ویژن بنا دیا نا زیادہ تر تو لوگ باگ مخلوق ہے جو دنیا میں تو وہ
دیکھنے جانا ہے کوئی بھی فلم آ جاتی ہے تو ہم اپنے فون سے ہی سارا کچھ بکنگ کر لیتے لائنوں میں بھیڑ بھڑکتے سے بھی بچ کہ ہمر سکتے ہیں ہاں بہت لمبی لمبی قطاریں ہوتی ہیں ان سے ہمارا سمے بچ کی بچت ہوتی ہے اس سے سمے کی بہت بچت بھی ہے آپ کیا سوچتے ہیں کے
بےشک بہت بہت اچھا چر ہے ماشاء اللہ کی اوپر والے نے اللہ نے جو بنائی ہے چیز وہ اچھی بنائی ہے پر وہ کہتے ہیں نا کہ مکلوں کو نہیں پتا کہ ہم صحیح یوز کر رہے ہیں یا غلط یوز کر رہے ہیں
وہی وہی
بھائی صحیح یوز کرنے والا تو اس کو سورس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا صحیح یوز کرنے والا تو بہت اچھے طریقے سے لازمی طریقے سے اس کو یوز کر رہا ہے لیکن نہیں کرنے والا تو وقت ضائع کر رہا ہے
وہی تو وقت ظاہر نہیں کرنا چاہیے نا انسان کو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سمے میں ہی کافی چیزوں کو اپنے اس میں لایا جائے نالج کہتے ہیں نا نالج میں لایا جائے جائے وہ چیز وہلی نہیں اس کے ساتھ ہی مطلب لگ رہیں گے تو نقصان بہت ہوتے جائیں گے فائدے بھی ملیں گے لیکن نقصان زیادہ سے ساتھ ساتھ چلیں گے ہمارے نقصان
جی انشاء اللہ ضرور میرا بھی ذہن یہی کرتا ہے کہ بھائی اس کی اچھی چیزوں کو عادت میں لاؤ اچھی چیزوں کو اپنی ہے زندگی میں گزارو تاکہ بالکل بالکل تاکہ بے شک اس سے اچھا ہے کہ ہم کو کچھ سیکھنے کو ملے گا یا ہم کسی دوسرے کو کچھ سکھائیں گے تو اس میں اپنا بھی بینیفٹ ہے کیونکہ کوئی بھی چیز آپ اگر ریگولرٹی پہ کرتے ہو نا تو اس میں بھولنے کوئی چانس نہیں ہوتا مائنڈ سے اس اسکیپ نہیں ہوتی کو چیز تو وہ یاع نہیں ہو ت وہ ذہن میں اور زیادہ عمل لاتے
وہ تو ہمارے ذہن وہ تو ہے ہی ہمارے ن اسنو تو ر آتی ا س تو انہیں چیزوں کا ایسے ہم مطلب اپنے ہی حساب ص ہی کہنے کی بات ہاں ہاں ہاں اور دیکھیے سے کافی بچت بھی کراتا ہے اب ہمیں کچھ بنانا نہیں آ رہا پہلے کے لوگ ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھتے ہی کیسے بنے گا یہ کیسے پکے گا یہ والا اب یہ ہے کہ فٹافٹ سے سرچ کرو تو اپ اپنا بنا لو
بے شک بچے بچے نے ضد کر دی کہ نہیں مجھے تو امیموس خان ہے یا کچھ بھی کھانا ہے تو ٹھیک ہے بیٹا بن رہا ہے
پہلے بین منہ ہوتے تھے کتنی لمبی لمبی تارے ہوتی تھی وہاں پہ اب تو ہم گھر میں بیٹھے ہی پیسے بھی ایک دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں اب دیکھو نا سہولیات ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہو گئی ہے یہ ہم نے کبھی سوچ صحیح نہیں ہوگا پہلے کے لوگوں نے یہ چیزیں سوچی ہی نہیں ہوں گی جو اب ہو رہی ہیں وہ حیران ہوتے ہیں
انشاءاللہ ان کو لگتا ہے کہ ہم کون سے زمانے میں جی کے ائے ہیں لیکن اب وہ وہی کہ دنیاوی مطلبی سے اگر آپ اس کو اچھا استعمال کرو گے تو آپ کی ضرورت آسانی سے ہوگی آپ کا راستہ آسان ہوگا آپ کی منزلیں آسان ہوگی
بالکل انشاء اللہ انشاء اللہ بےحد انشاء اللہ
کچھ اب زندگی بھی خراب ہوگی اور اب اپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اپ خود کی صحت کو اور خراب
صحت خراب ہو گئی انشاءاللہ انشاءاللہ وہی تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ایک کے چا سات ایک چیز جڑی ہوئی ہے اگر ایک ہی چیز کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو ہماری دوسری چیز بھی صحیح جائے گی جو کہ ہماری صحت ہے تو ہمیں تو اپنا صحت کا ابھی بہت خیال ہی رکھنا چاہیے ہم بچوں کو بھی یہی صلا دیں گے کہ بچوں کو بھی گھروں میں کم فون کو زیادہ پیور میں لائیں بچے بچے بھی اج کل بہت فون دیکھ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ مطلب ایڈکٹ وہ بھی ہو رہے ہیں فون ہو کے شکار کافی زیادہ ہو رہے ہیں تو بچوں کے لیے دیکھو بچے ہیں وہیں تو وہی گھر میں جو امی ابو کالا ان سب کو دیکھ کے بچہ وہی جیون میں اپنا اتارنے لگ جاتا ہوں کو دیکھ کے ہی ہم بھی ایسے فون لیں گے
بے شکلوں کے ذہن میں یہی تو رہے گا کہ میں بھی تو امی کی طرف فری بیٹھو میں بھی تو خالہ کی طرف پھر یہ بیٹھوں اور فون چلاؤ تاکہ اس میں اچھی اچھی ویڈیو دیکھو اب اس کو نہیں پتہ ہے میں ضائع کر دوں گی یا کر دوں گا لیکن ان کو بس مطلب ہے کہ دنیا اس طرف بھاگ رہی ہے تو مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے
وہی تو وہ اپنا وقت پورا ظاہر کر ہیں بچے لوگ ان کو نہیں پتہ بہینا تو یہ تو بڑوں کو ہی سمجھ تو نیچے ہے ٹیم کو سمے کے لیے کتنا سمے دیا جائے چلیے مجھے اچھا لگا کے ساتھ نا بات وغیرہ گفتگو گفتگو کر کے کافی اچھا لگا مجھے